اسو وعلیکم السلام جی اور آپ کے گھر پریوار سب خریت جی
خیرے خیرت آپ بتائیے
بہت بڑھیا جی میرے گھر پہ سب خیریت کھانا کھانے کا وقت ہو گیا ہے تو آپ کے ش آپ کی بییکم نے آپ کے ممی امی جان نے کیا بنایا ہے آپ کے لیے
امی جان تو کھ نہیں بناتی میں ہی بناتی ہوں کھانا کھونا تو دوپہر کابھی میں نے آج ا وہ بنائیے اور کیا کرتے ہیں اسے
عربی
اورر نو نو ن نو کٹ رہا
اچھا اچھا آج میری بیگم نے آج بریانی بنائی ہے بکرے کی بریانی
ہ اچھا دوپہر کے ٹائم پیا
بہت شوق سے دیکھیے ہمارے خون میں ہے بریانی کھانا صحی کہہ رہے جی ہو سنائیے جی بڑھیا جی بڑھیا ہو بڑھیا جی بڑھیا ہو ہو سنائیے آپ کیا حال چال ہے آپ کے گھر پریوار اور ٹرین کے بارے میں سنائیے
ٹن کے بارے میں کیا پتا
جی جی اب جیسے سے ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ہم ٹرینوں میں نہیں جاتے کیوںکہ وہاں پر ایک تو سیٹیں نہیں ملتی لیٹرنگ اتنی گندی ہوتی ہے اتنی اسمیل آتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس لیے کئی لوگ افورڈ نہیں کرتے ٹرین ٹرین سے جانا ایک تو لیٹ ہوتی ہے ٹرینس اس لیے لوگ پرائیویٹ کاروں میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں
ہاں آپ کی بات تو صحیح ہے نہیں میں ہم تو جاتا تھا پھر گاڑیوں میں ہی جاتا ہیں ہم ہم ٹرینوں میں بہت کم جاتے ہیں کیونکہ کہیں باہر جان پڑتا ہے نا پھر ہم ٹرین میں جاتے ہیں جیسے جموں ہو گیا ایسے ہم تو کاروں میں جاتے ہیں
جی جی ج اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو مطلب کہ زیادہ دور اگر ایک ہزار کلو میٹر دو ہزار کلو میٹر دور جانا ہو تو آپ ٹرین کا استعمال کرتے
ہ ہاں جی ہاں جی آ آپ آپ میں تھوڑے دن پہلے ہضور صاب گئے ہوئی تھی اپنی امی جان کے ساتھ
اچھا جی
ہاں وہاں پہ ہمارا ایک مسجد بنا ہوا ہے وہاں گئے تھے اللہ کا خدا اللہ کا کو خدا اللہ کو ا اللہ کو ملنے کی ملنے لھے لگےئے ہوئے ا تھے ماں گو اتنے دور ہے اتنے جوور ہےم
جی جی آپ نے بہت صحیح کہا بہت اچھی بات کہ آپ نے جی جی دیکھیے اگر جی جی دیکھیے اگر آپ بہت دور جاتے ہیں تو آپ اپنی کاروں میں نہیں جا سکتے ایک تو دیکھو پیٹرول کا خرچہ اوپر سے کون ا اتنی بڑی ڈرائیونگ کون کرے گا کیوں جی
ہ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی بالکل
تو صحیح کہہ رہے ہیں
ہوں بس بڑھیا بڑھیا آ آج میں نے کٹر بنائی ہے آٹا گوندھ کے آئی ہوں اب میں بس اب دیکھیں گے کھانے جب کوئی کہے گا روٹی کے لیے روٹی بنا دی دیں گے ہم ہمارے شوہر صاب تو گئے ہوئے ہیں کہیں کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اس کی امی یا اس کی آپی کے ساتھ وہاں پر پولیس اسٹیشن گئے ہوئے ہیں
اچھا اچھا اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے تو دیکھو جی جی دیکھو اگر بڑے لووں دیکھو یہ سب تو ہمارے سماج میں چلتا رہتا ہے کیوں جی
ہاں وہی بات ہے نا کسی کے کسی نے شور کے ساتھ ہیں تو بیگم کےاتھ ساتھ آپس میں لڑائی ہوئی ہے تو پھر وہ اپنے مائکی آ کے بیٹھ گئی ہے
جی جی جی جی جی جی آپ نے صحیح اور اگر پولیس کی بات کروں تو میں نے کل رات کو ہی اپنے گھر کے باہر پولیس دیکھی ہے وہ کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی کمار رہتے ہیں ان کے گھر پولیس آئی ہوئی تھی کل رات کو
اچھا کس لیے کیا مسئلہ ہو گیا
جی جی دیکھو میں تو دس بجے ا گھر آیا تھا اکیلا تھا تو اس لیے میں وہاں گانی ٹھیک ہے جی مل کون رات کو کون ان کے مسئلے میں کون گھسے کیوں جی
اچھ
اور سنائیے جی
بس بڑیا
بڑھیا جی بڑھیا اور میں سوچ رہا ہوں کہ نیو ٹی وی خریدنے کو خریدنے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو آپ بتائیے کہ آپ مجھے مجھے کون سا ٹی وی خریدنا چاہیے
ہمارے کمرے میں تو ایل جی ٹی وی لگا ہوا ہے
اچھا ایل سی ڈی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے تو
وہ میرے ساما پچیس تیس ہزار کا ہوگا ابھی تو ت تو مجھے پتا نہیں کہ کتنے کا ہوگا
جی جی جی اور صحیح ہے موسم کا سنائیے آج کل جی جی جی اور ہاں جی جی جی اور س نہیں آج کل گرمی بہت پڑ رہی ہے تو مطلب کہ اللہ نے دو سے تین دن ہمیں بارش فرمائی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کافی تیز بارش اللہ نے فرمائی ہے تو آپ کا آپ آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں کا موسم کے بارے میں ب
ہمارے گھر میں بھی جہاں میں رہتی ہوں وہاں پرہ بھی اللہ نے دو تین دن مطلب اچھی طرح بارش دی ہے اب دھوپ نکل آئی گیا سب وہ بارش کے ٹائم ہو گرمی پڑ گئی ہے ویسے تو اتنی گرمی ت نہیں اب اورت زیادہ گرمی ہوگی ہے بارش کی وجہ سے
واہ جی واہ اچھا جی
اور
یہ صحی کہہ رہے ہیں بارش دیکھو بارش تب ٹھنڈا کرتی ہے اگر لگاتار کئی دنوں تک بارش ہو اگر تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو وہ
سگو اتنی دھوپ نکل آئی ہے کپڑے اوپر سڑ نہیں ہوں گے کپڑے مطلب ہمارے بس روپس میں ڈالے ہوئے ہیں وہ اٹھاابو لے کے آنے ہیں
اچھا جی آپ بول بہت محنتی ہیں آپ
محنتی تو ہے پر کسی کو دکھائی نہیں دیتا نا
ا اچھا اچھا اچھا چلو شادی شدہ آئے آپ
شادت شدہ ہوں میرے دو ایک شہزادہ ایک اچزادی ہے میرے پاس میں نے سب کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا میں نے ابھی میں گئی نہیں ایکٹیوا ہی نہیں ہے میرے پاس
اچھا اچھا چلو اللہ نے اس کا مطلب آپ کو کافی کچھ دیا ہے پر مطلب کبھی کبھی کوئی چیزیں سمے میں آپ کے پاس نہیں ہوتی
ہاں اس اس سم ہمارے پاس نہیں ہوتی نا تو کس م اس سمے ہمارے شوہر صاحب بھی دکانوں پر لے کے جاتے ہیں ایکٹیوا ہم وہاں جا نہیں سکتے وہاں ہم فون کرتے ہیں ابھی تو ہمارے پاس ایکٹیوا ہے ہی نہیں نا کہیں میں آپ کو بتایا تو ہے کہیں مسئلہ ہو چکا کا تھا وہاں لے کے گئے ہوئے واہ
اچھا اچھا سمجھ گیا تومنیا
وہ لے کے گئے ہوئے اب آئ گے تو ایکٹیوا دیں گے ہمیں میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا دوائی لینے کے لیے ابپسی وائی نہیں ہے اور فرمائی ہے
جی جی جی چلو یہی سب چلتا رہتا ہے تا
ہاں یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے یہ سب کو چلتا رہتا ہے
جی جی اور سنائیے جی
اس میں ایک گلاری مر چکی تھی
اچھا جی
تو ہور کل چ کل چکلری مرگئی تھی کل سارا دن ویسٹ گیا سارا دن
یہ تو بڑی ہی درباگیہ ا یہ تو بہود ہی درباگیہ وست والی بات ہے
ہ پھر بہت ٹائم خراب ہوا کل تو پتا بھی نہیں چلا چھ بجے پانچ بجے سو د شام کو سات بجے اٹھے پھر آپ
اچھا تو پھر آپ نے جو گلری مری تھی مطلب کہ کیا آپ نے پھر ٹنکی صاف کی اچھے سے مط کہ سرف سے دھویا
ہاں تجاب سے دلاتے ہیں ہم تجاب سے نمک والی تجاب آتی ہے اسے دلوایا
اچھا ایک کام کریے وہ ٹینکی فی الحال کے لیے ایک دو دن تک آپ دھووم میں رکھھیے
نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا ہمارے پا ٹینکی ہے نہیں تھی نا نئی ٹینکی کون لتے کیا آئے گا آپ کو پتا ہے کینک بہت مہنگی پڑتی ہے
جی جی صحیح کہہ رہے ہیں پانچ سے دس ہزار سے ٹنکی ہوتی ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
ہ ٹینگ کو سستتے فا ملتی تی ہے پ چ ہزار کے تو ٹینگی ہوتی ہوگی یہی ٹینکی کو دلوا کے دپ میں سکا کے اچھے ت کپڑا مار کے پھر مطلب تجاب تجاابس دھویا پھر اس نے باشرف سے دھویا پھر اچھی طرح صاف کیا وہ تو ہمیں تو پتا چلا ہی نہیں تھا کہ کو اس میں ایک لہری مری ہوئی ہے بت تو میرے شور صاب صبح اٹھے ہیں انہ نے منہ دھویا وہ کہہ رہے پانی میں سمیل آنے لگ ہے
اچھا
تب فٹافٹ میرے جو ابو جان ہے وہ اوپر دیکھنے کے لیے گئے ہیں کیا پھر بعد میں پتا لگا کہ اس میں نے گلری مریی پڑی ہے
اچھا جی اچھی بات ہے کہ آپ ٹینکی کا پانی نہیں پیتے
ٹنکک کا پانی نہیں پیتے ہم پیتے ہیں ایگوا کارڈ کا پانی
اچھا اچھا بڑی اچھی بات ہے اچھی بات ہے اور ہم اور ہم ا جو میرے ابو جان ہے وہ صبح صبح چلا اور ہم اس موٹر سے اپنا ایک الگ میوجک اور ایک
آپ آپ بھی دیکھ لیا کرو نا آپ میں دو ہفتے بعد مہینے میں دیکھ لیا کرو کو جان میں تو نہیں مرا بیچ
دیکھیے دیکھیے شاید آپ کی گلری اس لیے مری دیک کہ آپ کی گلری کیسے اندر چلے گی آپ نے ڈک کرندا اوات
ڈکر لگایا وا ا تو اوپر وہ ڈکن لگا کے ڈک مطلب ٹوٹا ہوا تھا اوپر کا اس کے اوپر انہوں نے اتنی باریی کو چی رکھی کتی لئے کہ وہ بابت بتا چتی طوفانیں آئییں
ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ گلری ہو ستا پانی پینے کے چکر میں اندر کود گئی ہو ہاں
ہاں بچاری اندر کود تو گئے اسے باہر نکلا گیا نہیں بچارے اندر ہی سما گئے بیچاری
ہاں
اور فرمائی ہے کیا بنایا اپپ نے
بڑھیا جی بڑھیا اور میری بییکم نے
اپنی آج میں نے اپنی دو بھابھیوں کو بلایا تھا گھر پہ انہوں نے آج مجھے اتنا ڈسٹ اتنا ڈسپوائنٹ کیا آج وائی نہیں
اچھا جی تو پھر یہ تو غلط بات ہے ویسے اگر سامنے والا بلا رہا ہے تو آپ جا نہیں رہے تو پھر آپ نے پوچھا نہیں کیوں نہیں بلایا
جو ہمارے ابو جان ہے نا وہ بڑے گندے انسان ہیں
مائی گوڑ
وہ انہوں نے آنے نہیں دیا
اچھا
چھوٹی بھابھی کو تو منع ہی کر د ہے نہیں جان نہیں جاننا بڑی والے کو تو بھیج دو
اچھا اچھا جی نہیں آنے دیا تو پھر آپ ان کے گھر جائیں آپ ان کے گھر جائیں ان کو سمجھا کر کرا ہے
کیا سمجھانا ہے موٹی بد کی ہے یہ
اچھا جی
انہیں کو سجا ہی نہیں سکتا س کہ میں نے اتنی پکوان بنا کے رکھے ہوئے تھ رات کو گئی تھی امی جان گے سات سامان لے کے آئی ہو بیس کوٹ نمکین ہ
اگر دیکھیے آپ کے گھر میں بھی سب کو پتا ہوگا کہ ان دونوں نے آنا ہے تو پھر آخری میں آپ نے پیسہ بھی خرچ کیا
ہوں آئی نہیں پھر چلو خا آفس سر میں آپ سے بات میں بات کرتا ہوں
چلو جی اللہ حافظ